وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان اور بت بھائی جان صاحب خ ہاں بھ جان سب ک ریے آپ اپنا بتا بھ جن کھانا وانا کھا لے بھ جن ہاں ہاں بھیا ہم تو خالی ہے اور آپ بتائے نا آپ کیا کہتے ہیں ہم تو کھائے چکن کھائے مٹن کھائے مرغا کھائے اور دال روٹی چار سبزی چٹنی یہی سب کھائےیں بھائی جان اور آپ بھائی جانب آ کیا کہ ہیں ہلو
ہسم د رہا بے اور بت نا بھیا آپ
سا کھائے بھائی جان ایسے تو ہم بھی اتنا نہیں کھ لجی کھانا لیکن کھائے دال بھاتو آلو کا سبزی مطلب بھجیا اس کو بولا جاتا ہے بھجیا اور اس کے اوپر ہے نا آم کا ایک اچار اور اس کے بعد آم کا ایک چٹنی مل جاتی نا بہت لذیذ لگتا ہے بھائی جان وہی کھائے ہیں بھ جن اور آپ بتیں نا بھائی جان آپ کو مطلب سب سے لذیذ کھانا کون سا لگتا ہے بھ جن میرے بھی تو لگتا ہے بھائی جان کیا کھاتے ہیں نا دال بات روٹییا چار یہی سب ر اور آپ بتائے بھائی جان آپ کو کون سا لگتا ہےر بھائی جان بتائے نہیں ایسے مطلب میرے کو لگتا ہے دال بھات اورلو کا سبزی چٹنی روٹی اور چکن مٹن
مٹن اور ہانڈی مٹن مل جاتا ہے نا بھائی جان وہ والا
بہت لذیذ لگتا ہے بھائی جن یہ تو بات آپ صحیح بولے ہیں بھائی جن بہت لذیذ لگتا ہے کبھی کھائےیں کہ نہیں آپ بھائی جن ارے بھائی جان کیسا بات کر دیے کھائے ہیں تبھی ن پڑ رہے ہیں نہیں تو تھوڑی ن کہات ہے ہاں س بات کر رہا صحیح ہے لیکن کیا کرے سمجھے تب ن بھائی جان ہ ایسے بہت لوگ ایسے ہے نا بھ جان نہیں سمجھتا ہے لیکن کیا کرے چڑیے اور بت ہی نا بھائی جان کو گھومنے وومنے کا پلان ولان بنایا کہ نہیں ہاں بھائی جان ہم تو بنائے ہیں گھومنے وومنے کا پلان رسیا کشمیر راجستھان بنگلور اور وہ کیا بولتے ہیں نا کیدار ناتھ کلکاتہ ممبئی یہی سب گھومنے کا من بنایا اور ب ان و ما بھائی جان ہم ہم بھی بناائے ہیں کولکاتہ حیدرآباد ممبئی یہی سب گھومنے کا بہت اچھا اچھا جگہ ہے بھائی جان چلیے گا آپ رور بھائی جان کہیے گا تو ہم ضرور چلیں گے بھائی جان ہ ہ ضرور ب سب ہم ضرور چلیں گے اور بتائی نا بھائی جان آپ کو کھانا وانا بنانے آتا ہے ہاں بھائی جان میرے کو تو آتا ہے ایسے کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان بھائی جان ہم بنا لیتے ہیں دال بھات اچار چٹنی آلو کا چٹنی کریلے کا سبزی اور بھنڈی کا بھجیا آلو کا بھجیا اور ب بولا جاتا نہیں ہے چکن مٹن انڈا انڈا بنا لیتے ہیں مچھ کری بنا لیتے ہیں ایسے بہت بہت لذیذ چیز بنا لیتے ہیں بھ جن اور آپ پت مطلب ایسے بہت لذیذ چیز بنا لیتے ہیں چکن بریانی بنا لیتے ہیں مٹن بریانی بنا لیتے ہیں انڈا بریانی بنا لیتےپ انڈا بریانی بھائی جان اچھا کھائے ہیں بھائی ج کیسا لگتا ہے بھائی جان لذیذ لگتا ہے کہ نہیں ہاں ہاں یہ تو بات ہے لذیذ تو آپ کو لگتا ہی ہوگا آپ جو چدر بیٹھے چلیے بھائی جان مطلب نہیں وہ بات نہیں تھا بھائی جان اپ مطلب غلط بوجھ لیے ہوں گے اسی لیے ہ ایسے ہوتا رہتا ہے بھائی جان اور بتائے نا بھ جان ادھر کا موسم کیسا ہے بھائی جان بارش وارش ہوئی تھی کہ نہیں کل رات کو ہ
ایک
تو بات آپ سی بولے بھائی جان ہمارے یہاں اب کل رات وہ ایے برات نہیں جا پائے بھائی جان بہت دکھ ہوا بھائی جان یہ دیکھ کے تیار ویار ہو گئے تھے بھائی جان اس کے بعد ٹھیک ہے موٹر سائیکل سے جانے کے لیے بد ہے نا م کو گا گیا تو امی جان بولی سے نہیں نہیں جانا ہے اسی لیے نہیں جا پائے بھائی جان نہیں تو ہم کالے چلے گئے ہوتے اور بت نا بھائی جان آپ کو مطلب کیا بولتے ہیں آپ کے ادھر بارش وارش ہوئی تھی کہ نہیں کل رات کو ہاں بھائی جان ادھر بھی تو ہوئی تھی مطلب بولے نا یہ آپ کو بہت ای ہوا تھا تو نہیں جا پائے ہاں یہ تو بات ہاں اور بتائے نا بھ جان کھاجا وجا کھائےیں کہ نہیں سال ہاں بھ جان ہم تو کھاجا وجا کھائےیں اور آپ بتائیں بھ جان آپ کھائیں کہ نہیں نہیں بھائی جان کوئی کاٹنے والا ملے گا تب ن تو بات تو صحیح ہے بولے کوئی کاٹنے والا ملے گا تب نا کہ ہم لوگوں تو چڑھنا بھی نہیں آاتتا ہے کوئی چڑھتا ہے تو کاٹتا ہے تو کھاتے ہیں ہاں یہ تو بات آپ سحیح بولے بھائی جان کوئی چڑھے گا اس کے بعد کاٹے گا تب ہم لوگ کھائیں گے نہیں تو ہم لوگ ایے یہے جاتے ہیں لیکن ایکگ بھائی جان ہے وہ کاٹ دیتے ہیں بائی جان سیح کے کا بھائی جان ہاں ہاں بھائی جان سحیح کے کاٹ دیتے ہیں اور بتائ نا بھائی جان آپ کو چڑھنا آتا ہے کہ نہیں گاس پہ
نہیں آتا ہے کایں نہیں آتا ہے بھ جان آئیے نا ہم سکھا ہم تو نہیں سکھا سکتے ایک لڑکا ہے اس سے کہیں گے سکھا دے گا آپ کو چڑھنا اس کو بہت سال کا ہے نا م لور دور ہے چڑھنے چڑھنے کا
اس چاہےچ کجور گ ایسا بہت اچھاا ج ہ اور بت نا بھائی جان آپھ تاری پیے ہیں کہ نہیں بھائی جان تار کا نہیں پیے ہیں بھائی جان کیسا بات کر دے بھائی جان بہت لذیذ لگتا ہے بھائی جان تڑی کھجور کا تڑی پیے ہیں ا بھائی جان اڑے پی جیے نہ کہ پی جیے نہا بہت لذیذ لگتا ہے بھ جان ایسے ہم پیے کھجور کا تاریی پیے تار کا تڑی پیے اور یہ سب پ بت نا بھائی جان آپ کون کون سا ہے بھائی جان ہم بتائیں گے ادھر کا یہ پیے سب کھجور تار بہت لذیذ لگتا ہے ہی تو بات ہے بھائی جان بہت بجس لگتا ہے جتنا بھی کہیے اتنا کم ہے اور آپ بتائیں نا بھائی جان آپ تاریی واڑی پیتا ہے کہ نہیں ہے بھائی جان تو ا تو آپ آپ کتی پیتا بھ جان بھائی جان دارو پیتا ہے کیا بھ جان ہاں نہیں بھائی جان اسے نہیں نا پینا چاہیے خراب چیز رہتا ہے بھائی جان اس سے ہے نا لیور پچونی خراب ہو جاتا ہے بھائی جن ارے بھ جان ایک بار پیے تھ ہم انگلش پیے تھے ٹھیک ہے بھ جان وہ ہے نا پیٹ بجھا رہا تھا ایسے ایسے ہے نا ک کہتے ہیں نا اس کو آگ آگی دیکھے ن بھ جان کریجا پر بس جیسے تجاب نہیں رہتا ہے بھ جان وہ ایسے چلا دیا گیا ہے ویسے
ا رہا تھا اتنا ا ہو رہا تھا ن بھائی بجا رہا تو اب ا ہو گیا لیکن ایے ای زیادہ کچھ نہیں ہوا لیکن اچھاگا اچھا تھا
ایسے اچھا نہیں کہ سکتے کاروا لگ رہا تھا لیکن پیے تو اچھا لگ رہا تھا ہ اور بتانا بھ جان آپ کوب انگلش دارو پ ہے پینا ہی بھائی جان نہیں پیا یہ پر انری آئیے نا ہم آپ کو کبھی پلاتے ہیں انگلش تو پی پیجیے گا نا تو بہت لذیذ لگتا ہے بھائی جان لیکن نہیں پ چوڑیے بات تھڑی کوئی نہیں دے گا ہاں ہاں یہ تو بات صحی ہے بول رہے ہیں بھائی اور بتیں نا کیا بولا جتا ہے نا گھومنے وومنے کا کہئی سوچے کہ نہیں بھ جان کہیں مطلب موتاری چلیں گے واٹر پارک ضرور بھائی جان ضرور مطلب ادھر کا سب پپولر بتائیے تو دو چار کو جگہ یہ ہم بتائے ٹھیک ہے رک جی ہم یہ بتا دے رہے ہیں ا میں نے کتی گان میدان تو پہلے ہے ٹھیک ہے اس کے بد چارکا پارک نرگلا پارک اور پبلک اسکول بہت ایس اسکول ہے واٹر پارک ہے لیکن ہے نا نام اتنا نہیں یاد رکھتے ہے بھائی جان کہ ج نا کا ایسے کو آم ہی کا ہو گیا آپ سے کیسے
کا آموں کا کچھو کا یادیں نہیں رہتا ہے یہ سب بڑی قسم کا ہوتا ہے ہم لوگوں کو یادیں نہیں رہتا ہے
کدھی ک د کا تھا کدھی ک گ ن بھی اسی بھی نہیں کھا پاتے بھائی جان اور بتانا بھائییا نا آپ مطلب کیا بولتے ہیں نا ہم سی بولے ہیں ا کتے ہیں کہ نہیں بھائی جن کیا کہے اور بتائیے نا بھ جان آپ کو کھیل میں کون کون سا کھیل اچھا لگتا ہے بھ جان بھ جان ہم کو تو لگتا ہے ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ وی بال اور گ ٹائر یہ سب اچھا لگتا ہے بھائی جن واہ بھائی جان اب تو بڑا اچھا اچھا گیم کھیلتے ہیں ہاں بھائی جان ہم تو اچھا اچھا کھیل ب ہی کرتے ہیں اور آپ نہیں کھیلتے کیا بھائی ج نہیں بھائی ہم نہیں کھیلتے ہیں کا کہ اتنا کھیلنے کا ہمارا ہے نا اتنا شوق نہیں رکھتے ہیں
پہل
تھا بچپن میں تو پہلے بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے لیکن اب نہیں کھیلتے من نہیں کرتا ہے بھائی جان یہ تو آپ بڑی صحیح بات بولے بھائی جان من نہیں کرتا ہے کیا کرے بچپن میں جون تھا نا من لگتا تھا کھیلنے وہ آپ آج کل لگتا ہی نہیں ہے اور بتائے نا بھائی جان آپ کو سب سے لذیذ لذیذ پ رہے ہیں بھائی جان لذیذ پزا کھائےیں کہ نہیں بھائی جان آپ نہیں کھائے بھائی جان کیسا بات
ے بھائی جان کھائیے نا کبھی ہے کیا بولتے ہیں نا پکڑی جل جائیے گا ٹھیک ہے ادھر پہ پیٹرول پمپ سے تو کیا سو دو سو میٹر ہے آگے ادھر کھائیے گا پہلے اچھا نہیں لگتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب بڑا لذیذ لگتا ہے بھائی جان جتنا
کہی لذیذ اتنا کم ہے اتنا لذیذ لگتا ہے اس میں ہے نا پہلے اچھا خاصا نہیں بناتا تھا اب بناتا ہے اچھا خاصا کھائیں کہ نہیں بھائی ج ناب نہیں کیں ب بھائی جان ے نا کبھی ہم آپ کو کھلاتے ہیں ہم اپنے پیسے سے کھلائیں گے آئیے آپ اچھا ٹھیک ہے ٹائم ٹائم ملے گا کبھی تو آئیے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں سے آئیے گا کہ گے آپ کو ہم کھلائیں گے اچھا پزا آپ تو کبھی کھائے نہیں ہوں گے
نہیں بھ جان ایسے غریب غریب کا ہم نہیں بات کر رہے ہیں ایسے آپ غریب ہیں میں نے اچھا پزا اس جگہ کا کھلائیں گے یہ کر رہے ہیں ہم ہاں یہ تو بات ہے بھائی جان اور آپ کھائیں کہ نہیں بھ جان پزا نہیں بھ جان ہم تو نہیں کھائیں بھائی جان اچھا ہم کو اچھا لگتا ہے لیکن پیسہ ہی نہیں رہتا ہے اچھا تو ہم تو صحیح بات تو بولے ہیں بھائی جن تو آپ کو چھن چھن ہی لگ گیا ہے بھ جن نہیں بھ جان
چلو بھائی جان اور ب بت نا آپ کے امی ابو جان کیسے ہے بھائی جان ہمارے تو امی ابو جان سب خریت ہے بھائی جان امی ابو جان کا اور آپ بتائے نا بھائی جان آپ کے امی ابو جان خریت ہ بھائی جان ہمارے امی ابو جان سب کیریل آپ کے پریوار میں کون کون رہتا ہے بھ جن ہمارے پریوار میں تو رہتا ہے ابو جان رہتے ہیں امی جان رہتے ہیں بھائی جان رہتی ہے اور ہم رہتے ہیں اور آپ کے پریوار میں کون کون رہتا ہے بھ جن بھ جن ہمارے پریوار میں تو ہم ہے ابو جان ہے ممی جان ہے بھائی جان ہے بہن جان ہے دادا جان ہے دادی جان ہے یہی سب رہتی ہے بھائی جان واہ بھائی جان آپ کا تو اچھا م پریوار ہے ہ بھائی ج اورا اچھا پریوار ہے ایک کم کم لگ کہ لیکن اچھا ہے یہ تو بات آپ سحی بولے ہیں بھائی جان کم لگ کہ لیکن اچھا ہے بھائی جان چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کبھی اور ہم کو سمے ملے گا نا تو آپ سے ہم بات شرو کریں گے
کبھی آؤٹ
آپ کو کال آ رہا ہے کیا بھائی جان فون ہاں بھائی جان آ رہا تھ رہا ہے چلے آپ سے کب کبھی اور بات کرتے ہیں بھائی جان چلے ٹھیک ہے رکھتے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان